ہیلو
ہیلو السلام علیکم
السلام علیکم آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے
یکم السلام
ہاں آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں اری ہے بولو اور کیا ہے کیسے ہے
اچھی ہو آپ کیسے ہیں
الحمد للہ
بلوٹوتھ خرید لئے لگتا
کون
آپ
ہ ہوں بولو کلیئر آواز آ رہی ہے کیا
د الی کیا
کلیئر آوازا رہی ہے کیا
ایک دم کلیئر آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں وہ تھوڑا کیسا ہے نا ایسا ہو جاتا تھا نا اپنا ایسے میں بات نہیں طر پاتے تھے اس کے لیے میں بولی ایک کام کرتی ہوں بلوٹوتھ ہی لے لیتی ہوں کبھی پکاتے پکاتے پکاتے پکاتے بھی لگا سکتی ہوں میں بولی کال بات کر لوں گی میں بولی تو اس کےلئے پھر کا می پ اس دن گئی تی ہاں تین دن پہلا فون نکالنے کےلا ہسبینڈ کے لیے تو میں نے فون نکال کے ان کے لیے لے کے آئی تھی اوپو کا تو ان کو ان کے ساتھ میں مطلب بلوٹوتھ گفٹ ملا
وہ نک بینڈ
ہاں
ہ نیک بینڈ ہی صحیح رہتا ہے میں بھی نیک بینڈ ہی لوں گی
نہیں ایئر بڈس آتا ہے نا
ہوں
ہاں کان میں لگانے والا وہ لیے تھے اس کو گفٹ مل تو بلی اب تم تو نہیں واں پڑتے مجھے دے دو میں کال تو کبھی کبھی بات کرتی ہوں تو مجھے کام آ جائے گا تو بولے اچھا ٹھیک ہے
اچھا
ہو گیا کھانا پینا سب
ہو یہ یہ کھاادی کیا نام ہے
ہاں
ہوں وہی بنا رہی تھی اس کے لیے بولی تھی کہ تھوڑا ویٹ کرو
اچھا اچھا جب پکا کے کھلو
ہم
کھانے میں کیا پکا ہے
بنائ نہیں بنائیں گے آلو کی بھاجی اور کھچڑی
میں رات میں لینا کھچڑی اور آلو کی بھجی
ہاںاں
میں دادی بناتی تو آلو کی بازی ب ا گئی تھی نا میں دادی ہی بناائیتی میں بولی تھی صبح میں ناشتے میں کام آ جائے گا مول کے تو پھر میں نے ناشتے میں
ہوں
تو ابھی پاؤ لگی ہم لوگ بن ہاں وہ میری نند ویڈیو کال کر رہی ہے ابھی اٹھانے میں نہ کہ ٹائم ہے ہیلو
میسج کر دو نا ان کو
ہاں کر وہ کر سکتی ہوں نا ایسا تو کال چالو رکھے نا
ہاں
ہاں اور بولو
خرے اور کچھ نہیں بیٹھی ہوں میں کل گئی تھی باہر
ہاں
اور ویڈیو کے لیے بنا بنا کے آ گئی
ہاں
ہوں آج جاؤں گی فیس ٹ
کدھر
ہاں امی ساتھ میں ہی جات فیس ٹ جاؤں گی ویڈیو بنانے
اچھا کدھر آیا یہ
آپ بھی وہی رہتے نا وہ درگاہ جہاں پہ
ہاں
وہی ج
اچھا ہے نا بنوا لیتے ہو نا ہم پہلے بناتی تھی میں پہلا تو ابھی میں نے بند کری سمجھیں
کیوں ارے ادھر بیٹھ کے پکا رہی ہوں انسٹاگررام پہ ڈالر ملتے
تمہارے کتنے فالوورس ہیں
تیز فالوورس ہے میرے تھرٹی فائی کچھ
ہاں میرے سو کرو سو کراس ہو گئے تھرٹی فائیو تھاؤزینڈ مطلب
تھرٹی تھرٹی ف نہیں پر کچھ دن میں ہو جائیں گے میرے ویوز ون ملین کے اوپر جاتے ہیں ویوز میرے
ہاں
ہوں
میں اس دن آپ کو بولی انسٹا کی آئی ڈی شیئر کرو تو نہیں کیے
اب بھی کر دیتی ہوں میم
ہاں بول مطلب ڈالو ایٹی سسو نام ہے میرا اٹی ساسو نام ہے گا
ایٹی ساسو
ہاں چودہ میرے ڈی پی رہے گی اس میں
ساسکی ساسکی ساسکی ایٹی ساسو لکھی بہت سارے ساسو آ گئے اس میں
ٹی پی نہیں آئی میری مو پے اور فیس پے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ رہے گا
کنکٹ بولے کا جب ہوتا ہے نہیں
آپ کا نام مطلب بولو میں ڈال کے دیکھتی ہوں
اچھا لکھو مسکان شیخ ایسا مسکان لکھو انڈرک اسکو ہاں
مسکان نا
ہاں مست مسکان ڈیش ہاں مسکان ڈیش شیک ڈاٹ ایٹین مستی مستی میں اسٹارٹ کی تھی ویڈیو بنانے کا
ہاں
پر ابھی اچھے خاص فالوورس ہو گئے تو کالپ وغیرہ کے لے جاتی ہوں ا
سات سو چوبیس کچھ ہے کیا ہیلو
نہیں میرے فلورس تھرٹی تھری تھاؤزنڈ ہے
نہیں مطلب دکھ رہا نہیں میں آپ کو نا میرے اس کا اسکرین شاٹ بھیجتی ہوں ایسا والا آیا ہے کیا مطلب تمہارے کو
گروپ میں بجھ دوں کیا دیکھو بھیجی
ہاں
آیا
بھیج دیتی ہوں میں تم کو بھیجی ہوں دیکھو ہاں ایسا لنک بھیجیے ہو کیا آپ
ہوں ہوں نہیں یہ نہیں ہے اچھا یہ آپ کی آئیڈی ہے اچھا
دس ب
وعلیکم السلام
بولو
اچا
آیا تو ہے ابھی وہ جو مطلب چھاتا ہے وہ آپ ہی ہو کیا
پ ن ہاں
وہ آپ ہی ہو کیا
امی ہیں میرے وہ امی ہیں
جو جینس شاپ پہ نے وہاں آپ کو کیا
ہاں
امی کے بھی کچھ بیس ہزار ہے
ہاں کتنے ڈالرس ملے تم لوگ کو ابھی تک تو
ابھی تو آنا اسٹارٹ ہی ہوا ہے
مطلب پیسے ملتے کیا اس میں سے تم کو
ہاں ڈالرس رہتے ڈالر کو کنورٹ کرنے کا کیش میں
ہوں تو ایک ریلس پہ کتنا ملا تم کو ابھی تک
ابھی تک تو پندرہ ہی ڈالر ملے ہیں
پندرہ ڈالر کا مطلب
ایک سکینڈ میں کلکو لٹ کر بولتی سیون ٹی فائیو ہے نہ ڈالر کا نام کیا گیارہ سو پچیس
ایک ڈالر
نہیں پندرہ ڈالر کا
اچھا ملا تم کو ادھر سے پیسے
نہیں جب تللک کا پچیس ڈالر نہیں ہونگے تب تک نہیں ملیں گے
اچھا اچھا تو شوٹ کرتے رہنے کا نا پھر
ہوں باہر جاتی ہوں شوٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ویوز کے اوپر ہے ویوز جتتا آئے گا اتتا پیسہ آئے گا
میں وہ تو مطلب زیادہ مے میں یوز کرتی ہوں نا انسٹاگرام پہلی بات تو یہ ہے ہاں میں بہت کم چلاتی ہوں انسٹاگرام زیادہ ٹائم ہی نہیں ملتا بچے الگ سے تو انسٹاگرام چلاکے کیا
ڈیش بولڈ بھی آپ کا اچھا ہے اسٹوری دالا کرو ڈیش بورڈ بھی اچھا ہے ہوں اسٹوری دالا کرو
دے سوچ رہی تھی کہ دالو دالو فر میں بولی کیا اچھا نہیں لگتا اپنے کو اور ریل وغیرہ بنانے ای
ہوں
اس کے لیے نہیں بناتی
اب تو فیمس کا فیمس دوسرا پیسہ کا پیسہ
ہاں
فیمس ہوئیں گے تو پیسہ تو آئے گا ہی اور ابھی سے نی میں بچپن سے ویڈیو بناتی ہوں
ہاں ہاں
ہ پہلے ویگو ویڈیو تھا
ہوں
اس کے اوپر بھی میں اچھا خاصا پیسہ کما لیتی تھی
ہوں
تبھی تو میں چھوٹی تھی بہت بولیں گی نا سات آٹھ سال کی رہونگی تبھی سے ویڈیو بنانیی تبھی بناتی تھی
ہاں
پھر بیچ میں نا پڑھائی کرتی تھی نا تو بند کر دی تی ویڈیو بنانا اور وہ ایپ بھی بند ہو گیا